نجیب ہ ہویا آز
وعلیکم السلام جی میری بات حافظ مشتاق سے ہو رہی ہے
ہاں بالکل حافظ مشتاق کالنگ پہ ابھی
جی آپ ٹھیک ہو
الحمد للہ آپ ٹھیک ہو
جی میں ٹھیک ہوں
بولیے کس ٹاپک پہ آج بات کریں گے ہم
آج ہم کریں گے وہ ہوتا ہے نا
دج
دہیج کے بارے میں کچھ بات کریں گے
بولے دہائج کے بارے میں
دیکھیے آج کل کے زمانے میں لڑکا لڑکیوں سے دہیج مانگتے ہے
ہاں
مطلب جو باپ غریب ہوگا
ہوں
وہ کیسے بیٹی کو دہیج دے سکتا ہے
ہاں صحی بات ہے
جو ایک روٹی کمانے کے لیے باہر نکلتا ہے بیچارہ وہ دہیج کیسے دے سکتا ہے ایک لڑکے کو
صحیح
اور جو آج کل کے زمانے میں لڑکا ڈیمانڈ کر ہے مجھے وہ چاہیے مجھے یہ چاہیے یہ غلط بات ہے
ہاں بالکل غلط بات ہے دیکھو اگر کوئی غریب باپ کی بیٹی ہوگی اور اوپر سے وہ ڈیمانڈ ہوگی ان کی بہت زیادہ
جی
جو کہ ایک غریب لڑکی کا با باپ افورڈ نہیں کر سکتا ہے
جی
تو اس سے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو بچاری لڑکی ہوتی ہے وہ نا شادی نہیں کر پائے گی
جی
نا ہمارے ماحول میں ہو گیا یہ کہ شادی تبھی ہوگی جب دہیج دے گی
جی
کیونکہ غلط بات ہے اس کی وجہ سے بہت ساری غریب جو غریب گھر میں پیدا ہوتی ہے وہ
ج
بنا شادی کے مر جاتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ نہ ہمارے اسلام میں جائز ہے نہ کسی بھی ریلیجن میں یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی
لڑکا
لڑکا کسی لڑکی کے گھر والوں کو ڈیمانڈ کرے گا کہ مجھے دی چاہیے یا کچھ
جی
اس پہ نریندر مودی نے بھی بولا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی گھر کی ل کشمی ہے
جی
تو ابھی سرکار بھی کام کر رہی ہے تھوڑا بہت اس پہ ہمیں بھی چاہیے کہ مطلب جو ہمارے تو ایلڈرس ہے جن کو یہ مطلب ایجوکیشن کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کو بولنا چاہیے کہ کیا صحی ہے کیا غلط ہے ان کی تھوڑی بہت سوچ بدلنی چاہیے ہمیں یہ
آج کل کے زمانے میں مہنگائی بڑھ چکی ہے ایک غریب کہاں سے لائے گا مطلب اتنا کچھ جو پھر ایک لڑکے کو دے گا اور اپنی لڑکی بھی دے گا اور دہیج بھی دے گا یہ مت ہوتا ہے
وہی مسئلہ ہے نا کہ اگر مطلب ایک باپ اپنا اپنی جو جگر کا ٹکڑا ہو وہ دیتا ہے اس کو اوپر سے بولتے ہیں کہ ہمیں یہی چاہیے یا وہ چاہے باپ اس سدمے سے نہیں نکلتا کہ اس اس کو اپنی بیٹی دینی ہے اوپر سے اور ایک صدمہ دیتے ہیں وہ کہ آپ یہ کرو یہ دو
جی
یہ غلط بات ہے
ہاں یہ بہت غلط بات ہے
تو وہی مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے دیکھو ایک تو جو غریب باپ ہوگا اس کے اس کے مت ہوگیا مطلب ایک ہی بیٹی ہوگی اس کے بیٹے بھی ہوگئے تو اس کے دماغ میں ایک تو اپنا گھر چلانا ہے اس کو اوپر سے بیٹی کی شادی پھر اوپر سے اگر دہیج مانگیں گے تو وہ غلط بات ہے
جی
تو یہ دہیز سسٹم سب کچھ ہونا چاہیے ختم
ہاں اور ہاں اور ایک بات جو لڑکی ہوتی ہے نا وہ بنا شادی کے گھر میں ہی رہ جاتی ہیں کیونکہ وہ ایک تو اپنا اپنے باپ کے بارے میں سوچتی ہے دوسرا اس کو شادی کرنی ہے لیکن وہ نہیں کر پاتی ہے کیونکہ کہ اسی کی وجہ سے اس کی شادی بھی ٹوٹتی ہے جب لڑکی ڈیمانڈ نہیں پوری کر سکتی تو ظاہر سی بات ہے لڑکا نہیں کرے گا اس سے شادی
وہی بات ہے نا کہ مطلب دن ب دن اتنا ترقی کر رہا ہے ہمارا دیش لیکن ہماری جو سوچ ہے وہ ابھی بھی وہی ہے کہ لڑکی کہ باپ سے ڈیمانڈ کرنا کہ ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ غلط
غلط بات
یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے انڈیا میں آپ کے وہاں آپ کے وہاں یہ رسم چلتی ہے کہ لڑکے کا باپ کچھ ڈیمانڈ کرے گا دہیج مانگے گا
ہاں یہاں تو بہت چلتا ہے
تو آپ نے آج تک آواز کیوں نہیں اٹھائی کہ یہ غلط بات ہے یہ دہیج
جب سرکار نہیں اٹھا سکتی ہے آواز تو ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں
میں ہمارے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب نے تو سکیم نکالی ہے نا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور اوپر سے جب شادی ہوتی ہے بیٹی ہوں
لیکن محمد ان پہ عمل کرتے ہے پھر
این سرکار بھی کرے گی دھیرے دھیرے عمل لیکن ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو سمجھائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے بکاز ان کو مت پت ہے کہ کیا صحیح ہے کیا انہوں نے مت پڑھا ہے
جی ان کو نہیں پتہ ہے نا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے
وہی وہ تو ہے نا ابھی جاہل ہمیں چاہے ان ان کی آنکھوں سے یہ پردہ ہٹائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور یہ دہیج وہیج کا سسٹم کرنا چاہیے ختم
دیکھیے آخر میں لڑکی کو کچھ نہیں ملتا ہے ایک تو ایک غریب باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے اور دوسری بات وہ دہیج مانگتا ہے نہ باپ کے پاس بیٹی بجتی ہے اور نہ ہی کچھ وہ جان سے بھی جاتے ہیں اور اور مال سے بھی جاتے ہیں
وہ کشمییر م میں ایک کہعوت ہے کہ س گوٮ مل ت تو جٮینن ت یہی مسئلہ ہے نا کہ اگر باپ بیٹی دیتا ہے تو یہ دہیج وہیز سسٹم ختم ہونا چاہیے کیونکہ بہت سارے کسانوں نے مطلب دی ہے اسی مسئلے پر پھانسی کسانوں کیا لڑکیوں نے خود بھی دی ہے پھانسی کے جب وہ افورڈ نہیں کر سکتے یہ دہیج وہیج
جی
تو یہ غلط بات ہے اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی ہے اور ہمیں ہمارے جو اللڈور سے ان کو بتانا چاہیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ دہیج لینا غلط بات ہے مطلب کسی غریب باپ کو ڈیمانڈ کرنا جو کہ وہ نہیں کر سکتا ہے
جی اور سارے لڑکے نہیں ہوتے ہیں ایسے مطلب جو دہج کے لیئے ڈیمانڈ کرے آھے ہوتے ہیں ایسے مطلب جن میں شرافت ہوتی ہے بی بی جو خاندانی ہوتے ہے وہ نہیں کرتے ہیں ڈیمانڈ ایک غریب باپ سے
وہی جو مطلب جو خاندانی نہیں ہوتے ان کو ہمیں سمجھانا ہے کہ ایسا ایسا ایسا ہوتا ہے مطلب کہ کسی غریب کے پاس ایک تو وہ بیٹی ہوتی ہے سب سے بڑی دولت تو اس کے پاس ہوتی ہے وہ بیٹی
ایک تو وہ سب سے بڑی دولت اس کو دیتا ہے اوپر سے وہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ غلط بات ہے اس لیے آپ کا میرا ہمارا ا یہی حق بنتا ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو بولے کہ دہیج لینا اور دینا دونوں غلط ہے
ہاں
ان کی آنکھیں کھولنی ہے ہمیں
ہاں یہ یہ دہیج وہیج بہت بڑی بہت گندی بات ہے
وہی اب عمر عبداللہ صاحب نے بھی ایک اسکیم کھولی ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہوگی تو پچیس پچیس ہزار دے گا وہ شادی کے ٹائم پہ وہ بھی ایک
ہاں بہت اچھی اسکیم بنائی ہے عمر عبداللہ صاحب نے
ٹوپی کی عزت تو رکھی
ہاں
اور ہمارا جو فیرو شاہ صاحب ہے اس نے یہ بولا تھا کہ ہم میکڈم ڈالیں گے
لیکن ابھی ڈالا نہیں جی بہت ہے بہت ہے ابھی تک نہیں ڈالا ہے ان لوگوں نے
وہی بات بولتے ہیں شاہ صاحب زندہ آباد یہ مسلمت چلتا ہے کچھ کرنا پڑتا ہے
بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے یہاں کرنا پڑتا ہے
کر کے دکھانا پڑتا ہے
ہاں ان کو اپنی کام نکلتی ہے اور
آپ کی کیا رائے د ہے یہ سشن ختم ہونا چاہیے یا جیسا ہے وہی ویسا چلنا چاہیے
ہاں دہیج سسٹم ختم ہونا چاہیے
تو اس کے لیے ہمیں کچھ اسٹیپس بھی لینے ہیں نا مطلب گھر والوں کو سمجھانا ہے اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو سمجھانا ہے یا کوئی پروگرام اگر گورنمنٹ کے تھرو ہو جائے کہ جہاں پہ ان کو نالج دی جائے جی کہ یہ غلط بات ہے
ہاں اور یہ دہی سسٹم روکنا چاہیئے
وہی جب دہیز سسٹم ختم ہوگا نا تو کوئی غریب باپ کی بیٹی نہیں بیٹھے گی گھر میں
ہاں سب کی شادی ہوگی پھر کوئی کسی کا مسئلہ نہیں بنے گا جچھا
اور نہ زیادہ بوجھ بنے گا ہے کسی باپ باپ پہ اپنی بیٹی
جی اور ایک باپ کو ایک ہی بیٹی مت ہوگی مطلب جو کر سکتا ہے کچھ
کہ جب وہ ایک بیٹیے کو د ایک بیٹی کو دے گا مطلب زمین بیچے گا اور ایک بیٹی کو دے گا تو دوسری بیٹی کو کیا دے گا پھر اس یہی مین ریزن ہے کہ بہت سارے کسان سوسائڈ کرتے ہے بہت ساری لڑکیاں سوسائڈ کرتے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کو بولنا چاہیے کہ ایسا نہیں کرتی تو لاسٹ میں یہی بولتا ہوں میں آپ کو کہ جانکار بنیے سترک رہیے اور اپنے جو ایڈر ان کو بولے کہ ایسا دہیج وہیج نہ مانگے چلو پھر آپ آپ سے بات کرنے میں بہت ہی مزہ آیا
جی چلے شکریہ